اسلام اور جی بالکل ٹھیک ہےریت اور آپ کے گھر پہ امی ابو سب ٹھیک
سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
بس اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے یہ
اچھا کیا کرا تھامبر
بس کچھ نہیں بیٹھے تھے تھوڑا سا کام تھا وہ ختم کر کے سوچا کسی کو کال کر لو
تو کیا بولتے ہیں ہ تو کیسا موسم ہے آج آپ کے وہاں
تو یہاں پہ آج بہت ا خوشگوار موسم ہے
اچھا اچھا اور بارش وارش ہوئی ہوگی
نہ نہ آج نہیں ہوئی بارش کل ہی ہوئی تھی تھوڑی سی آج ٹھیک ٹھاک موسم ہے
اچھا اچھا اچھا چلو ہاں باقی کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں
بس کچھ خاص نہیں آ نے تو سمر ویکیشن کی جو یہ چھٹیاں ہیں ابھی ہم یہی انجوائے کر رہے ہیں دن بھر جی جی ابھی کچھ خاص نہیں ابھی گھر پہ ہی ہوتے ہیں ہاں
چلو انجوائے کرنا بھی ضروری ہے زندگی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی بہت مطلب ضروری چیز ہے جی تو آج نا میں آپ کو تعلیم کے بارے میں کچھ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں
بالکل بالکل کہیے کہیے میں تو میں تو سننا چاہوں گی اس کے لیے
جی دیکھیے تعلیم ہر انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے
بالکل
ا تعلیم مطلب صرف کتابوں کی کتابی علم نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں اچھی عقل ہے بلکہ وہ ہمیں اچھی عقل صحیح ہے صحی صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی کرنا سکھاتا ہے
ہ جی
اگر آپ کو تعلیم ہو تو آپ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں
آپ نے دیکھا جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیم یافتہ شخص اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اور پورے مشورے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے
بالکل
دیکھیے آگے کیا بولتے ہیں آج کل کے دور میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہو کسی بھی فیلڈ میں چاہے پھر وہ انجینئرنگ بنو یا انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو ٹیچر بزنس مین کچھ بھی بنو
جی تعلیم ہر چیز میں ضروری ہے گ
تعلیم ہر ایک چیز ہر ایک فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنے کی
ہاں جی صحیح کہااب نے
دیکھیے تعلیم کی وجہ سے ہی انسان میں سوچنے اور سمجھنے کی سالت پیدا ہوتی ہے
صلاحیت پیدا کرتا ہے بالکل
جی بالکل دیکھیے وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھتا ہے ایک تعلیم یافتہ مشق ترقی کرتا ہے اور ملک کو بھی وہ آگے لے جاتا ہے اگر اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اور اپنے مطلب ہر کسی کو تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے
وسےح ہی کہا آپ نے
آج کل کیا ہے کہ آج کل تو ا پہلے کے زمانے میں تو مولوی صوب امام صاب ان سب کے مطلب مد ر صا مسجد جد میں جا کے تعلیم حاصل کرتےے لیکن آج کل کیا ہے آج کل تعلیم کا رانہ آن لائن تعلیم کا رجانہ بھی بہت بڑھ گیا ہے
جی بالکل
جی دیکھیے موبائل موبائل اور انٹرنیٹ کی مدد سے ہم گھر بیٹھے نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں لیکن کیا بولتے ہیں صرف اگر ہم کیا بولتے ہیں اس کو آن لائن اگر تعلیم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو ا وہ جو ان کو بیٹھنے کا طریقہ ہے نماز پڑھتے وقت کیسے بیٹھنا ہے ہمیں اپنے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے دیکھیے اگر ہم آن لائن سکھائیں گے بچوں کو وہاں پہ وہ کوئی غلطی کریں گے تو ان کو ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہوگ
بالکل
اے اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں گے مسجد میں بھیجیں گے تو وہاں پہ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ ان کو دیکھنے وہ مطلب جو مولوی صاحب ہوں گے حافظ صاب ہوں گے تو وہ ان کو دیکھیں گے کہ یہ مطلب غلطی کر غلط کر رہے ہیں تو ہم کو صحی طریقے سے سکھائیں گے اس لیے آن لائن ہی مطلب آن لائن بھی ضروری ہے مطلب ٹھیک ہے لیکن آن لائن ہی سب کچھ نہیں ہے
بالکل
بچوں کو مطلب مدکسہ مسجد میں بھیچنا بےحد ضروری ہے تاکہ وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکیں
صحیح کہا آپ نے
اور کیا بولتے ہیں ا آخر میں کیا بولتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم تعلیم سے بہتر اور کوئی دولت نہیں ہے دیکھیے آپ نے دیکھا ہو کیونکہ تعلیم مطلب ایک ایسی چیز ہے آپ کو پیسہ ختم ہو جائے گا لیکن تعلیم علم ہمیشہ انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کی زندگی کو بہتر بناتا ہے اس سے اس لیے ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی تعلیم دینی چاہیے دیکھیے اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی علم ہوگا آپ کے پاس نالج ہوگا آپ وہ کسی کو دو گے نہیں اس کا یوز نہیں کرو گے تو وہ مطلب سمجھو بیکار ہے
بالکل بالکل
تو اس لیے اگر آپ کے پاس تعلیم ہے آپ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ چار لوگوں کو وہ تعلیم دیں چار لوگوں کو کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ اگر اب اگر آپ نے چار لوگوں کے ساتھ شیئر کیا وہ آگے چار لوگوں کے ساتھ وہی تعلیم شیخ کریں گے تو وہ مطلب ک ہر ایک انسان ا کے پاس تعلیم پہنچے گی ہر ایک انسان علم مطلب نالجبل بنے گا تو مطلب اس اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی ا یہ مطلب بپےید ہے کہ وہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ غلط و صحیح ہے اسی وجہ سے یہ غلط اور صحی رک سکتا ہے نہیں تو آج کل دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم تعلیم نہیں ہوتی ہے ان کو صحیح غلط کا کچھ فرق نہیں ہوتا ہے
بالکل
ام مطلب ان کو چند پیسوں کے لیے کسی کو مار دیتے ہیں کچھ بھی کر دیتے ہیں مطلب کچھ بھی غلط کام کر دیتے ہیں وہ
ویسے آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ اب یہ جو تعلیم کے بارے میں آپ نے کہا میں بہت م متاثر ہوئیں آپ کے کہنے سے مطلب آپ کے سوچنے کا تجربہ کتنا اچھا ہے آپ کتنی گہری سوچ ہے آپ کی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مطلب اگر جی جی آپ بولیے بولیے اسس کے بعد میں کنٹینیو کروں گی
جی دیکھیے تعلیم نہ صرف نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک بہتر انسان بننے کا بھی ذریعہ ہے دیکھیے ا کیا بولتے ہیں نوکری تو ہم پا سکتے ہیں لیکن م نوکری تو ہم ہم بنا کیا بولتے ہیں تعلیم کے بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن بہتر انسان ہم بنا تعلیم کے کبھی نہیں بن سکے تو اس لیے ہمیں تعلیم انسان کے لیے بےحد ضروری ہے
جی صحیح تو ب حس آب نے جو مشہور مور وہ شہر سنا ہوگا اس پہ تعلیم پہ کہتے ہیں نا تعلیم سے یہ انسان انسان ہے نہ سیکھے تعلیم تو وہ حیوان ہے
جی جی بالکل بالکل واہ واہ کیا شاعر ہے جی یہ میں نے پہلی بار سنا میں نے پہلے نہیں سنا تھا لیکن بہت اچھا اچھا ہے کہ یہ
تھینک یو تھینک یو
جی دیکھیے کیا بولتے ہیں دیکھیے علم کی روشنی سے نا ج جہالت دور ہوتی ہے اور انسان میں خود آتمیتا پیدا ہوتی ہے ہاں دیک یہ تو یہ سب سے مطلب امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر والدانہ کی ذمہ داری داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے کیونکہ تعلیم ہی ایک روز ایک روشن مستقبل کی بنیاد ہے جو قیوم تعلیم کو اہمیت دے گا وہی کیا بولتے ہیں کامیاب ہوگا ہمیشہ ترقی کرتا ہے اس لیے ہمیں دل لگا کر ا مطلب تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے دل لگا کر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ تعلیم کیا ہے آج کل کے بچوں کو یہ پہلے پہلے تو یہی پت نہیں ہے کہ تعلیم ہوتا کیا ہے تعلیم سے ہم
جی بہت اچھی بات کہی آپ نے بالکل صحیح کہاپ نے
جی جی جی دیکھیے اگر کیا بولتے ہیں آج کل کے والدینہ کیا کہتے والدہ کیا کہتے ہیں کہ تعلیم کی جگہ پہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون تھما دیتے ہیں تو ان ان پہ بولتے ہیں کہ بھائی یہاں سے آپ لوگ تعلیم حاصل کرو لیکن اس کے بعد وہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے دیکھ آ رہے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا یا کچھ اور ہی حاصل کر رہے ہیں تو یہ والدینہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں وہ کیا کہ رہا ہے ہمارا بچہ وہ دیکھ انا فرض بنتا ہے ان کا لیکن آج کے آج کل کے والدہ جو ہے وہ بہت الغرض ہو گئے ہیں اب اپنی آلس کی وجہ سے وہ بچوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں
جی آپ تعلیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے
جی جی
میں میں نے پوچھا کیا آپ کیا بولتے ہیں تعلیم کے بارے میں کچھ چند باتیں کہنا چاہیں گے
جی تو ویسے جو جو کچھ آپ نے تعلیم کے بارے میں کہا تو وہاں پہ تو کچھ پوائنٹ رہا ہی نہیں لیکن لیکن میں بہت متاثر ہوئی آپ کی جو سوچ ہے کہ تعلیم کے ریلیٹیڈ کہ آپ نے کیسی کیسی عظیم بات ہے کہیں تو بس میں میری طرح سے اتنا سا چھوٹا سا مشورہ ہے کہ اگر آپ مطلب آپ کی اتنی گہری سوچیں تو آپ کے ارد گرد گھر میں بچے ہوں گے یا بڑے ہوں گے یا جو بھی ان پڑھ ان کو سکھانا چاہیے ان کو بولنا چاہیے جیسے کہ آدھے گھروں میں اتنا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مطلب جان ہی نہیں دیتے ہیں آدھے بچے بہت ہوتے ہیں پڑھنے کے لیکن آد ماں بپ کیا کرتے ہیں ان کو بولتے نہیں گھر کا کام کرو گھر کا کام کون کرے کا پڑھائی پڑھائی نہیں کرنی ہے وہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں ہمیں لوگوں میں مطلب شیئر کرنی چاہیے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے پڑھائی سے انسان ایک دنیا دیکھ سکتا ہے اگر کوئی انسان علم حاصل کرے گا کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر علم حاص حاصل کرو چاہے آپ کو چین بھی کیوں نہ جانا پڑے تو بہتر ہے کہ ہمیں بچوں کو علم دینا چاہیے اس کے ریلیٹڈ شاید مجھے امپورٹنٹ کال آ رہی ہے میں آپ کو بعد میں کال کروں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بالکل اپنے ہمیں ابوک السلام دینا خود